ہلو ہلو بڑھیا بڑھیا آپ سنو آپ کسیلو
میں بھی بڑھیا اور گھر سب کھہرییا
ہاں جی کہتیت سے آ تو آپ کیسے ہو گھر میں آپ سب خریت سے ہیں امی ابو جان سب جیک ہیں
جی جی سب بڑھیا آپ بتائیں گرمی کیسی ہے آپ کی سائڈ
سب ٹھیک ہے اللہ کا رہ میں
اچھا گرمی ہے
گرمی تو ہے جون کا مہینہ چل رہا ہے تو گرمی تو ہوگی ہی نا بہت گرمی ہے ادھر کل تو بارش ہوئی ہوں بٹ آج تو بارش نہیں ہوئی تو آ تو گرمی ہے
ہمارے سائڈ بھی بہت بس پرسوں رات کو بارش ہوئی تھی اس کے بعد تو بارش کا نام و نشان نہیں ہے اور اتنی زیادہ دھوپ ہے
اچھا
جی جی ہمارے گھر میں کتا گھساتا تھا ہٹ ہٹ کوم کرد ن کوم کر ہاں ارے ہم اس کو روٹی ڈال دیتے ہیں نا تو پھر ہی گھر میں ہی آگے بڑھ جاتا ہے
ہاں
ا دیکھو آواز آ رہی ہوگی دیکھو
ہاں ہاں
اب اس کے مارا ہے تب بھی چپ نہیں ہو گئی ہے بہت پریشان کرتے ہے آپ کے گھر میں کتے آتے ہیں
ہاں ہم نے ایک رکھا ہوا ٹوکی
اچھا ہم نے گھر میں نہیں پال رکھی جیسے ہم باہر روٹی ڈال دیتے ہیں نا ان کو تو پھر یہ گھر میں ہی اینٹری لے لیتے ہیں
سامنے کا کتا رکھا ہوا ہے چھوٹا سا بہت پیارا کرتا ہے اور ہم بہت کھیلتے ہیں اس کے نام رکھا ہوا ہم نے
اچھا اچھا
ہ جانور سے پیارے ہے ہم پیار سے نام رکھے ہیں
صحیح ہے ہم ہم نے بلی پال رکھی ہے ایک نا وہ ہماری پرسنل بلی ہے لیکن یہ کتا آوا رہا ہے بھار کیا جاتا
ہ آ آم نے کتار ہوا اپ دو سال کا ہو گیا چھوٹا بچہ لیا تھا
اچھا اپ تو بڑا ہو گیا ہوگا
ہات بھی نام رکھا ہے اس کا س
ہاتھی
ہار پی ہار
اچھا ہر ت
ہاں پ نام رکھ ب اس کو ہاں
اور گھر ٹھیک اچھا اچھا نہیں ن میں ہاتاتھی
سات تنی ہات ہیپی نام رکھا اس کا ہاں ت ہارپی
میں نے بھی ہارپ کا نا ہارپی
ہیپی نہیں ہارپی
پی ہار پ ایےر پی بائی
ہاں ہاں ہر پی
ہارتی ہ مجھے آتا ہے بولنا تھوڑا اسینٹ میں ا تھڑا ایکسینٹ نا الگ ہو جاتا
ہاں ہاں نہیں تو ہاں ایکسیڈٹ صحی نہیں ہوا تو کسییکل نام ہوگ ایسم ملتالت تو ہوگے گ م میرے نام کا رکھا ہوا ہے
اچھا ہارپی ہارپی نام سے مجھے آیا یاد آیا اور ہار جسام کو کا نام رکھا ٹھیک ٹیک ہے کافی رسپیکٹ فل نام ہےٹھیک لیکن ایک وہ بھی تو آتا ہے نا ہارپک جس سے آپ اپنا باتھ روم وغیرہ کلین کرتے
ہاں ہاں وہ الگ لیا وہ وہ لگ گیا ہے وہ الگ ہے ہاربک وہ الگ ہے
ہاں وہ ہارپک ہے اور یہ ہ آ وہ الگ ہے اور ہارتی الگ ہے ہاں ڈفرنٹ ڈفرنٹ نم ہے لیکن وہ میل کھاتے ہیں نا ہمارے یہاں نام ہوتا ہے ہیپی ہارپی نہیں ہو صح
ا ج پ آمنے ہاتھ پ رکھاا وہ ہمارے ادھر لوگوں کا نام ہے نا لڑکوں کا نام محپی
اشا ل لک
ہاں لڑکی کا نام آ پیر میرے کزن کی بیٹی ہے اس کا نام ہے ہرپریت اس کا نام ہے اس کو اچھا آپ کا نام بھی ہرپریت ہے تو اچھا ا اس اس اس کو ہم بولتے ہیں او ہپو بولتے ہیں اس کو چھوٹی ہے نا ابھی
اچھا اچھا ہپو ہپو والا ایک شو بھی آتا ہے
ہپو ب
ہپو کی الٹن بے دیکھا ہے آپ نے
نہیں میں نے نہیں دیکھا
ت دیکھا ہے اس میں ہپو ہوتا ہے ایک
نہیں نہیں میں نہیں دیک
پولیس والا اچھا ابھی آپ کبھی جب و فری ہوگے نا تب آپ دیکنا ہ آپو کی الٹن پلٹن اتنا بڑھیا کامیڈی شو ہے نا
نہیں میں دیکھتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے
او او اچھا اچھا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بات لگ گیا
ہاں میں دیکھتا ہیں میں ہلس میں ہلس مووی دیکھتا ہوں ہلس می باہر کی موویز دیکھتا ہوں میں ہاں ہر موویز دیکھتا ہوں ہاں
ہر مووی نہیں دیکھتی میں بس فیملی شو تارک متا یا پھر اس کے علاوہ کارٹون دیکھ لیتی ہ
اچھا اچھا ہ بر کے نکتا اور آپ کی آپ کی امی جان سے بات ہوئی میری بہت اچ اچھا لگا آپ کے امی جان ا سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ہاں
ایسی سب سے باتیں کر لیجیے
ہاں ان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا
آپ نے ہماری بہن پہ آ کی آپ نے ہماری اپی سے ہی بات کری ہوگی
ہاں کون سے
ہماری اپی سے بات بھی کری ہوگی آپ نے
وہ کون سےا
امی ا تو ہاں اپی تو ہوتا ہے وہ بہن بڑی بہن سے ہماری
ہاں ہاں ان سے کیا ہوگا ہاں ہاں ہاں امی جان نے بتایا نا کہ وہ آپ کے کیا ہماری بیٹیاں ہیں تو میں بہت اچھی بیٹی ہیں آپ کی تو ہاں
آپ نے ہماری اپپی سے بات تو کری آپ نے ہماری امی سے بھی بات کر لیا آپ نے ہم سے
ہاں نہیں کوئی بات نہیں موقع ملا تو ان سے بھی بات کریں گے ایسی کوئی
بالکل بالکل جی جی اور بتائے کھانا وغیرہ ہوا
کھانا ابھی لنچ کیا لیٹ کیا ساڑھے بارہ اور بریک فاسٹ کیا ساڑھے بارہ اور ابھی لنچ کا دیکھتے ہیں کیا کوئی پروگرام تو ممی جان کو بولا آج لسی بناؤ اور چٹنی اور مکی کی روٹی یار گرمی اتنی ہے تو من کرتا ہے لسی ٹھنڈی پینے کا اور طرح طرح کی کھٹی میٹھی چٹنیاں بناتے ہیں
لسی کھٹی میٹھی والی یا نمک والی یا چینی نمک مکس والی
ہاں میٹھی نہ کھٹی لسی جو دہی ہوتا ہے نا تازہ دہی ہوتا ہے نا
اچھا
جو دہی ہوتا ہے نا
ہاں
وہ جو تازہ دہی ہوتا ہے نا
ہمم ہمم ہمم
اس کو ہم چھولتے ہیں ٹھیک ہے نا مشین میں چھول کے نا اس میں سے وہی لسی ہم اسی ٹایٹم پیتے ہیں ہاں تو اس میں اس میں سے مکھن نکلتا ہے وہ مکھن ساتھ میں کھاتے ہیں آپ کھاؤ ایسی روٹی میں بتاتا ہوں آپ کھاؤ چٹنی کھاؤ دیکھنا آپ کو من کرے گا بار بار کھانے کا خاص کر گرمیوں میں بہت زیادہ من کرتا ہے ڈیلی کھا سکتے ہو
روٹی سبزی کو کہتی ہے فاسٹ فوڈ کھا لو
ہاں نہیں بمار پڑ جاتا فاٹ فڈ یہ کھانا لسی میں رہے کہنے پہ پیو اپنی امی جان کو پلاؤ اپنے ابو جان کو پلاؤ دیکھو
ہاں میں لسی پیتی ہوں لیکن پہلے جیسے دہی کو جھڑک کے اس میں دودھ ڈال کے کے اس میں تھوڑا سا پانی دال کر کے چینی نمک مکس کر کے وہ والی لسی پیتی
نہیں نہیں نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے رات کو کیا کرنا دودھ ابال کے رکھنا نا جیسے کچا دھن بھون کے رکھ دینا نا
ہمم ہمم ہمم
ہم نے کیا کرنا ہے دہی جو آلریڈی پہلا دہی ہے وہ دو چم چ ڈال جب پارلا دین نہیں ہے تو اس میں کیا کرنا دون نیلی مرچیں ڈال دینی ہے دودھ میں اور نیمبو نچوڑ ہےا تھوڑا سا ٹیک ہے نا اور اس کو اپر سے ڈکر ر کے تو کسی ٹھنڈی جگہ فریج میں جا رکھ دو تو وہ کل دوسرے دن دیکھا وہ د جمع ہوگا ٹھیک ہے نا اسی دہی کو کیا کرو آپ مشین میں گرنڈ کر کے نہا ہ ج کنی ملتی ہے چھوٹی کہ تھے جو دیسی لوگ پہلے کر اس میں چھول کیا نا اس میں سے مکھن نکالنا اپنے جب وہ مکھن نکلے گا اور پھر مکھن کو پیڑیا مکھن کی نکال کے نہا تو پھر وہی ن اسی دن پیو گے اس میں اور کچھ کچھ ایڈ نہیں کرنا اپنے لسی میں کوئی نمک کوئی میٹھا یا کوئی ایسا
لیکن وہ تو کڑوی کڑوی ہوتی ہے ہم نے ابھی پی ہماری امی جان نے بنائی کیا
کا دہی میٹھا ہوگا نا تو آپ کی لسی ا اسی ٹائم پیو گے نا جیسے میں اپ نے چھو لا اور مکھن نکالا اسی ٹائم میٹ ا ہوگی تو ج آپ اس لسی کو دو تین ہمس سے رکھو فری ہو جاتی ہے کیونکہ موسم ایسا نا ہاں اسی ٹائم جس فریش ہی پینی ہے تو اسی کے ساتھ آپ کیا کرو کوئی پیاز ہو گیا تھوم ہو گیا اس کوٹ کے تھوڑا امبی ہوتی ہے جو کچی کو اٹ کے تو ہو جو ا پٹ دنا ہو گیا وہ کوٹ کے تو اس کی چٹنی بنا لو اور ساتھ میں مکھی کی روٹی پکاالو پتلی پتلی س تو بس
آپ تو مجھے لگتا ہے کہ روٹی بھی چولہے پہ ب بنتی ہوگی آپ کے یہاں
ہاں نہیں گیس نہیں گ س ہے ہمارے پاس تو ہم جو ہے نا تم دور میں لگا لیتے ہیں
لیکن چولہے پہ شوق ہے نا
ہاں لیکن چولہا کم ہی بولتے تندور ہم کوئلہ لے آتے ہیں اس اس میں پھر آگ لگا کے تو اس پھر گرم گرم مکی کے روٹی پہ اوپر م مکھن لگانا خوب مکھن پڑا رکھ کے لگانا اس پ اوپر چٹنی رکھ کے پھر وہ پیاس سے کھیں دیکھو کتنا ٹیسٹ آئے گا یہ ٹرائی کرنا مے کہنی بائی
بالکل بالکل ہم اپنی امی جان سے بولیں گے ایسا بنائیں ہمارےمی نے بس آلو کے پروھے بنائے تھے وہ کھائے وہ مکھن نکالا تھا انہوں نے ویسا فریش تو وہ کایا لسی دی لیکن وہ لسی کڑوئی تھی تو ہم نے کھائی تھی نہیں
نہیں نہیں تج میں فریش ل اسی ٹائم پیا کرو وہ پھر آپ کو خرابج دہی دیکھو کڑوا ہوگا نا آپ کا دہی کھٹا ہوگا نا جیسے چار پانچ دن کا کہیں پڑا ہوا تو پھر آپ اس کی لسی چھوڑ لوگے تو وہ دہی گڑوا تو لسی بھی گڑوی ہوگی جیسے ہاں کل کا دی ہے رکھا دو تو آج دی بن گ تو آج لسی چھو لو پ وہ میٹھی میٹھی ہوتی ہے اس لسی میں تھوڑا سا مکھن ہوٹ ڈالو مکھن کو گلا کے پیو مزہ آئے گا آپ کو دوسری شر دئی یہ من ہی نہیں کرےا جوس جوس بول لسی پلا تو
جی بالکل بالکل ہمارے کوئی بناتا نہیں ہے نا اسسی لسی
ہاں کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پیو گرموں تو فریج میں لگا لو تھوڑے ٹائم تو دس منٹ تو پھر پیو ٹھنڈی ٹھنڈی لسی آ کے مزہ آئے گا پھر اس کے بعد لسی پی کے کھا کے آپ کو دن کو اتنی ند دہن اچھی سی آ ہے بر کوکے
یہ بس ہمارے در ک سے ملتی نہیں ہے فریشا آئٹم ملتا نہیں ہے سر اور چولہا تو لیکن ہم جب ملائی کی لسی نکالتے میں کوئی کٹھی کر کے مکھن نکال کے لسی نکال ل وہ لسی کڑوی ہی نکلتی ہے
ہاں نہیں دہنگی نہیں
اچھا دہی کو مکس کر کے دہی کی لسی نکال کے ایسی ہے ن
ہ چلو ٹھیک ہے اوکے
کبھیپ ہمارےھر آنا پھر آ ہمیں لسی نکال کے بتانا کیسے نلتی ہے یہ کہ ہم سے تو بنتی ہی نہیں ہے
نہیں آپ کے گھر آ آپ کی امی ہمیں مارے تو پھر کیا کریں ہم کہ جائائےیں
ہاں
آپ کے گھر آؤں تو آپ کی امی ہمیں مارے تھے
نہیں کیوں ہماری امی کیوں ماریں گی ہماری امی کو پتا تو ہے یہ ان کا بیٹا ہے جیسے آپ تو ہمارے بھائی تو پتا ہے ہماری امی کو بھائی جانانی تو بولتے ہیں ہم
اچھا اچھا نہیں ڈر لگتا آپ آپ کےم سے میں ڈر لگتا کت
نہیں آپ آؤ میں فون کر رہا ہم شہر کو بھیج دیں گے ہم کوئی دقت نہیں ہے ہم وہ گھر تک لے کے آئ گے کیے ٹینشن لے رہے ہیں آپ چلے ٹھیک ہے دوبارہ لگاتے ہیں پھر آپ جی جی خدا حافظ ہ